تھر
پھر اس نے کہا میں نے اس کو لیا وہ آیا ایسے ہی تو میں نے اس کو بولا ایسے پھر بولا میں نے اس کو دوپٹا بہت بڑا ہے اس نے بولا آپ لاؤ ادھر تو اس نے پھر ناپا نا پھر بولا یہ میں نے اس نے بولا اسی میں سے آئی اس کو بازو نہیں لے میں نے شارٹ مت تو ہو جائے گا دوپٹا پھر آپ کہاں میں پھر ڈوپٹا اس کا لاوں گی تو اس ڑا اس کو بہت بڑا تھا پھر اسی میں اس نے نکل ہاں ہاں اس نے ب پھر ٹھیک کیا
اچھا
اب میں نے کہا اب ایک اور بار لگا اب میں لگاتی وہ گھر میں اس کو شلوار وہ راؤنڈ جیسا ہے آیا سمجھ ف اس کو لگ بھگ نیچے تک ہے لیکن نیچے اس کو راؤنڈڈ ہے اب گھر میں مت لاگا سکتے ہیں وہ رؤنڈ والے رؤنڈ والے مت لے
اب آپ کہیں جاؤ گی مطلب کہیں جاتے ہیں نا لانے وانے تبھی لگانا
مجھے آکورڈ لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ شادی وادی پلاگا سکتا ہے
مطلب زیادہ ہی ہے وہ
وہ ویڈنگ نہیں ہے وہ کاٹن میں ہی ہے پتا نہیں تھوڑا اس کو ہے گلے میں اور فراک میں ہے تھوڑا تھوڑا سا لیکن وہ
نگ ہےے
شلوار اس کو ہے نا وہ بڑا والا گول راڈڈ مجھے لگتا ہے آکورڈ جسا
آپ خود ہی کرتی ہو یہ ایسا پھر کیا چوائس پھر آپ کو بدلنی ہوگی
ہاں اب کیا کریں گے اور
اور بس
آپ سبزی کیا پکائی شام کے لیے آپ کیا کیا آپ کو ہے ابھی
ابھی نہیں پکائی کچھ نہیں ہےمیں ختم ہو گیا
اچھا ٹھیک ہے
تم نے کچھ پکایا اوپر سے میں میٹ کھاتی نہیں ہو پتا ہی نہیں مجھے گندا لگتا ہے
نہیں نہیں اچھا اچھا ٹھیک مجھے بھی فش اتنی پسند اگر میں فش کھاؤں گی نا ایک بار دوسرے بار نہیں کھاؤں گی لیکن میٹ ویٹ میں کھاتی ہوں میں سارا کچھ کھاتے
چکن کھاوگی
چکن لڑکی کے لیے بیسٹ نہیں ہے بہت زیادہ وہ اوائڈ کرنا چاہے میں بھی کھاتی ہوں میں کیا بولوں گی آپ کو تو فیر بھی زیادہ اوائڈ کرنا ہوتا ہے
ہم بناتے نا گھر پے بریانی اس ٹائم بھی کھاتے ہیں ہم سنڈے سنڈے پکاتے ہیں روز ہوں
بھیا کہہ رہا تھا بریانی بناؤ تو میں نے کہا آج مجھے حرکت نہیں ہے تو کل دیکھیں گے مجھے وہ ڈاکٹر کے پا میں بھی بناتی ہوں بابی بھی بنات تی ہے میں نے بولا بھیا کو اب شام آ جانا ڈاکٹر پاس آج نہیں بنائیں گے کال میں بناؤں گی بولا ٹھیک ہے
ان کو فیر اچھی لگتی ہے آپ کی بریانی
ہاں بابی بناتی ہے اچھی میں بھی بناتی ہوں
میں مجھے خود بریانی پسند ہے
بریانی سب کو پسند ہوتی ہے پر ٹائم لگتا ہے نا
ہاں ج اگر مجھے نائٹ فول نہیں ہوگا خالی وہ ہوگا نا وہ خالی وہ چاول مجھے وہی زیادہ پسند ہے اور شادیوں میں ہوتا ہے نا وہ پلاؤ وہ بھی مجھے پسند ہے اور پیاز کی چٹ نی مجھے پسند ہے
ہی۔ ہی۔ ہی
ہوں
اور
محشر کا شور یہاں تک آیا پھر ہو جائے گا ہمارے پوز آمم اب میں ڈر وغیرا باند پھر کٹیں گے نا پیسے پھر کیا فائدہ اس لیے میں چڑھی نا اوپر اس کو شورمت نا آنا چاہے پھر بھی میں پیچے ابھی اوپ پے پتا نہیں آئمن دیدی نے مجھے دو روپے آئے کچھ پھر رو ہے رہے اس میں نا پروسیس میں کچھ اسی نے دیکھا آپ کو آئے کچھ
ہاں مجھے آئے ون ایٹی فائیو روپیز ابھی اور ہے پروسیس میں
اچھا ون ایٹی
ایٹی فائیو
اچھا ایٹی فائیف اچھا اچھا اچھا آ ختم
ہوں
ون ہنڈریڈ ایٹ
کیونکہ سات کال جو ہے مجھے ہاں سات کال جو ہے وہ ضائع ہو گئے
کیوں اچھا بات آئی ہوگی
باتیں آئی نا اس لیے اس وجہ سے وہ ضائع ہو گئے
ہائے ہائے ہائےاس لیے
ہم ہے نا ان کو نیبرس کو کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے شور آ رہا تھا اوپر بھی نی
اچھا ٹھیک اس کو شور مت نہ آنا چاہیے
ہاں اس کو آنا ہی نہیں چاہیے اس لیے سات کالز ضائع ہوگئے
ہاے ہاے ہاے
آپ کرتی ہو کسی اور سے بات
میں نے کی پچھلی بار اس نے ایمن دی دی نے دیا کسی کا نمبر اس کے ساتھ میں نے چار کال کیے پھر مجھے پانچویں بار کرنا تھا نا مجھے لگ کے نہیں رہا اس کو کال پھر میں نے اس کے ساتھ چار ٹاسک کیے فور بار پھر ایک کیا میں نے پوفیری بہن کے ساتھ کل کیا دوسری پوفری بہن کے ساتھ آج میں نے اب آپ کے ساتھ دو بار کیا
ورنہ مجھے
کوئی بات نہیں ابھی مجھے بھی ہے نا پہلی بار مجھے لے کے پروسیس میں ہے پیسے پروسیس میں لیکن ٹو روپیز ہاں پھر مجھے آئمندی نے بولا وہ آئے گے تو لیکن اکاؤنٹ میں مجھے دو روپئے آئے
وہ آتے ہیں نا پہلے ویریفیکیشن کے لیے
ہاں دو روپئے مجھے پہلے آئے ابھی تو اس نے میں نے کہاں پروسیس میں ہے ٹویل ہنڈریڈ بولا آپ کرو گے ختم یہ خود ہی آئیں گے
اور آپ نے کہاں تک پڑھا ہے
میں نے میں نے تو میٹرک تک پڑھا ہے بس
اچھا
پھر بیٹھ پھر بیٹھی گھر میں
پھر بھی آپ کو اچھا آتا ہے مطلب یہ کرنا اردو انگلش
ہاں ہاں
ہوں
میں میٹرک تک پڑھا تو بس نہیں پڑھا بیٹھی گھر میں اور سناؤ
کس کلاس میں پڑھتے ہیں
نہیں نہیں وہ کرتے ہے ایک جاتا ہے دکان
ہوں
دوسرا جاتا ہے وہ لگاتے ہیں نا وہ یہ پینل وینل وہ نا یہ کیا کہتے اس کو جو نا پاور کے لیے لگاتے ہیں
میٹر
میٹر نہیں وہ جو اسپیڈ لگاتے پانچ پہ کیا کہتے اس کو
سولر
ہاں سولر لگاتا ہے وہ ہوں سولر ہی لگاتے ہیں وہ ہے نا وہ پٹیو جیسا شاید وہی لگا ہاں اور ہمیں شور بھی ہے نا دکان ہے باہر
اچھا
کلکتہ سے ز پھر ہویا نا حالات خراب اور وہاں سے سالب وہ آ یا تو وہ پچھلی بار نہیں وہ ونٹر میں جاتے تھے وہیں پر وہاں اپنا دکا ہاں وہاں ہمیں اپنا دکان تھا آپ پچھلی بار نہیں بول گئے وہاں پر بھی سہلاب آیا تو اس وجہ سے کہاں فر نہیں ویسا رہا پچھلی بار وہ نہیں گئے اب انہوں نے چھوڑا وہاں جانا ہے مجھ سے چھوٹے ہی تو انہوں نے بھی پڑھا ہے میٹرک میٹرک تک تو بس
اچھا
پھر نہیں پڑا آج کیا آج گریجویٹ بھی ہوتے ہیں تو گھر میں ہوتا ہاں گھر میں ہوتے ہیں پھر بھی کام جاب واب مطل
نہ
بائی بڑا بائی چلا رہا تھا ٹورسٹ کی گاڑی
اچھا
ہوا نا وہ اس کو کامی ٹائم ہوا تھا جب پہلگام سے کس میں اس میں
ٹورسٹ مطلب جو نا
ہاں ہاں لیکن اس کو ہوا نا اس کو ہوا تھا ایک ہی منتھ ابھی لاتے ہوئے گاڑی
ہوں
تو پھر ہوا نا وہ پہلگام میں پھر ہوا نا ہاں پھر ہو ہوا نا حالات خراب پھر وہ کاروبار سب بیٹھ گیا اب وہ وہ چلا تا ہے کیب ہوتی ہے نا
ہاں ہاں
اب وہی چل آتا ہے اب کیا کریں گے پاپا کرتا ہے پشمیر کا کام پشمین پتہ ہے
ہاں
ہ ہ وہ کر تا ہے وہی کام
اچھا اچھا
اں اور میں نے پشمین کے تین شال لائے ہیں ہ ہ ہ اورسٹال ایک لایا ہے ایک میں میں نے اب تلا لگایا
ہاں اچھا ایک لان تھا پورا کام والا
اب لاؤگ مجھے لیکن وہ پلین ہی تھا اور دوسرا مجھے پشمین کا ہے وہ اسٹرپ مطلب مطلب ہے نے بہت آیا سمجھ وہی مجھے ایک ایک تھا پلین اور سائڈ میں اس کو بلو کلر تھا دوسرا ت ھا وائٹ اور سا ئیڈ پے بلیک اب میں کہر ہی ہوں میں وہ ایک د ونگی پشمین کاشال ساس کو پاپا کہہ رہے ہیں ہاں ساس کو دیدے ایک شال تو تینوں کو کیا کرنا ہے آپ کو میں نے بولا کوئی بات نہیں ایک میں اس کو دوں گی آپ میں کہہ نا میں سوزنے ورک فھولا نہیں نند وہ اکیلا ہاں شارٹ فیملی ہے وہاں پر
اچھا
ساس سسر میرا ہسبینڈ وہ اتنا قسمت کہاں ہے م میری نند وند نہیں ہے مجھے لیکن ہونی چاہیے آپ کیا کرے گی اللہ کی مرضی ہے تو
اچھا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے مطلب اس سسرجی نہیں ہے
ہاں سسر ہے ساس بھی ہے سسر اور ساس ہے نند وند نہیں ہے
اچھا
یہ اکیلا بھائی ہے
اچھا
ہوں اور کیا سناو اور کیا سنو دیکھا اب کتنی باتیں ہم نے کی
ہاں لیکن مزہ آیا ابھی بور نہیں ہوئے
نہیں نہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے دس منٹ کب ہو گئے زیادہ ہوتے ہیں تو
ہاں
ہلو
ہوں ہوں اور بس
اب لاؤں گی میں سوزنی ورک ایک بیا کہ رہا آپ کے وہ بوڑھی عورت ہو آپ کو انشاء اللہ نے میں نے کہا ہونی چاہیے پانچ دس تو ہونے چاہیے توس آپ کو کہاں پ لڑکوں کو کہاں پتا ہوتا ہے آپ میں پاپوں کو ہاں میں نے پاپا کا بولا مجھے سوزنی ورک لانا ہے ہو دس منٹ زیادہ ہوئے اس کو کیا ہو گیا نہیں ابھی ہاں ہوئے
ہاں ہوئے ہوئے